اللام علیکم اور سنا اور سنا ہاں میں ٹھیک ہوں ہاں بس دعا آپ کے گھر میں سےبھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا کھانا کایا آپ نے
ابھی نہیں کھانا کھایا تیاری کر رہے میں دعوت ہ
اچ دا تو جیا
آاں
ک کی شادی ہے
مجھے چ چچری بہن کی شادی ہے
اچھاٹھیک بھائی مجھے کیوں بلایا بائی
آپ بلائیں گے مجھے تھوڑا سا بھول گیا
ا اچھا میں ہی بول گیا اچھا اچھا
اور
بھائی جب آپ کی شادی ہوگی میں تو باراز پہ ہوگا
وہ مجھے پتا نہیں ہے ابھی میری ش میری شادی ہو سکتی ب کہ نہیں
کیا
مجھے اپنا دل مجھے اپنے پہلے بزنس کرنا ہے کھڑا پھر میں کروں گا شادی
ماشاءلہ بھائی ماشاء اللہ
اور سنا اس کال کو کیا ہو تھا اس کے پلے
پتا ہی نہیں بھائی کیا ہوتا
اور
بس دعا بھائی
آج دن میں کواں تھے
میں آ دن میں گھر میں تھ تھاائ نہیں تھوڑا سا
کیوں تم کیدھر سے
صبح تھا پہلے جو میری ٹیوشن میم تھی نا الیونتھ کی
ہاں
ان کو سکھائی سکوٹی پہلے
سکھائی تم نے سکھائی
ہاں دونوں میڈم کو
تم نےے
ہاں
کدھر کدھر لیا ان کو
ٹنگ باغ سے
اسس سیھے فون
ایک نہیں سیکھی وہ ایک کرتی ہے غلطی ایک کی جب وہ بریک دیتی ہے نا وہ ایکسلیٹر بھی دیتے مطلب کہ وہ تب ایکسلیٹر نہیں چھوڑتی ہے آیا سمجھ
ہاںاں مجھے آ س
اور دوسری کرتی ہے غلطی کہ وہ اپنا سارا وزن پورا اور اپنے وہ مطلب کہ وہ لوز ایکسلیٹر نہیں پکڑتے وہ ٹائٹ جیسے گرپ پکڑتے ہیں نا
ہاں ہاں
پورا ہینڈل ٹائٹ پکڑیے
آپ مجھے آپ مجھے ایک بار بلا آپ ان کو آتی تھی سائیکل چلانی
پتہ ہی نہیں بائے اوت ہی مج پتہ
مجھے بھی اسکانی ہے نا بہن کو اسی لیے
بھائی مسلہ کچھ نہیں میں نے اچھے سے ان کو سکھایا ایک نے سیکھی اب ایک کو تھوڑی غلطی ہوتی ہے اور دوسری مگر دوسری کو پروابلم ہے اس کے باپ ان کے باپ جو ہے نا ھ ب بڑی کو آتی مطلب کہ وہ ڈرتی ہے وہ ایسی گروپ پکڑتی ہے کہ جیسے اس کو کوئی مطلب وہ اسکوٹی چھڑنا نہیں چاہتی سمج
ہاں ہاں
اس کا بیلنس ڈالتا ہے اور وہ فل ایکسولیٹرتی ہے وہ لیفٹ کی طرح جاتی ہے وہ سیدھے چلتی ہے
پھر
پھر اس کھائی تو آپ میں کیا اس کو میں نے بولا اس نے لایا انہوں نے لائی ہے اینٹوک نہیں والی
نہیں والال
ہاں ان ن کوومت وال لگی گئی ابھی میں نے بولا آپ نے سیکھو گے ان کو میں نے بولا وومین کے لیے لڑکی کے لیے کیوں رکھا ہے گورمنٹ نےا اسی لیے
ان کو یہ لانا تھا نا یہ کیبول رہے اس کو سیکنڈ ہینڈ اسکوٹی
نہیں اب وہ نے لائی تھی کوئی اسکوٹی چھوٹی والی کو میں نے سکھائییا چوٹی والی تیز ہے وہ اور ہلکی بھی پتلی ہے پتلا انسان آرام سے سیکھتا ہیں موٹے کو پرابلم ہوتی ہے
ہاں یہ یہ بھی تو بات ہے سچ
ہاں جو بڑی والی ہے نا وہٹل ہے چھوٹی والی پتلی ہے تو اس نے جلدی سیکھا بڑی والی کو خود کا وزن کنٹرول نہیں ہوتا ہے
آپ نے کدھر سے سکھاائی ٹگ باغ سائڈ سے کدھر کدھر تک نہروں پارک ہے پھر اس کے بعد کیا کیا تم نے
اس کے بعد کیا اس کے بعد ایاس تھا میرے ساتھ ایاس ٹرپل مطلب ان کو آتی چلانی
کیا کیا ٹریپلنگ
ان کو مطلب ٹرپنگ آتی ہے ابھی چلانی
نہ نہ
نہیں آ دیا تو ان کو پھر میں نے چھوڑا یہاں پہ باون ب پاس
ہاں پھر
ایاس تھا نا انٹنگ باغ پس پھر میں نے جب نے تمہ دھا جب میں نے بلایا
ہاں مجھے پتا ہے جب تم نے کہوگا میں آؤں گا ا در پھر آیا ہی نہیں
پھر میں بار گار میں تھا ہی نہیں ت تو اس کے بعد میں نے الاس کو لایا تو ان کو گھر میں اسکوٹی رکھی تو واپس
رڈیاز کو بھی سکھانا تھا کچھ بائک وائک
بھائی اس کو آتی ہے اسکوٹی مگر وہ نروس ہوتا ہےب بھائی آپ کو پت ہے وہ انحاظ نے کیاپ پر سک گیا وہ اتنا ڈرتا ہے اتنا ڈرتا ہے مطلب کہ اگر اس کہے گا نا آگے سے کوئی بھی دیکھو بھائی کوئی چلتا ہے رہو مگر نروس مت ہونا ہے کیاتا تم بولتا بھائی آپ کو کوئی پیچھے سے حان کرے گا آ کو جگہ ہوگی تو اپ اس کو جگہ دو گے دو گے نا
ہاں
مرو گے اس کو پہلے جگہ دو گے
ہاں میں جگا دوں گااں پہ
میں اب تو سمج ہی نہیں آ رہا میں بول رہا ہوں اب چل رہے ہو سڑک پر
ہاں
آپ کو لیفٹ سے بھی جگہ نہیں ہے رائٹ سے بھی جگہ نہیں ہے پیچھ سے کر رہا ہے بائی کیا گاڑی والا ہن
ہاں
تو آپ کو مطلب اس کی جگہ دو گے
نہ میں اتروں گا نیچے اور ماروں گا اس کو
مرو گئے چھوڑو تو مگر ہ جگہ مت ن دو گئے وہ کتنی بہان کرے اگران کوئی کرتا ہے وہ ڈرتا ہے
اچھا وہ یہ لٹکی ہے لٹکی ہے پھر
پیچھے سے آ سکتی ہے نا کوئی بھی یہ آپ کو آیا سمجھ تو اس کو یہ پرابلم اگر اس کو نکلا وہ پہلے پہلے کرتا تھا اس کو نکلا ڈا اس کو میں نے نکالا آرام آرام سے اب اس کو میں بائک سکھاؤ گا ہاں اس بع یہ آپ اس کو بائک سکھائیں گے ان شاءلہ
آپ اس کو بائک سےھاناا چوا باں چھوٹا بائک
ہاںچ چھپ بھائی میرے سے بڑا ہے وہ بڑا نہیں ہے مطلب کہ مطلب کہ میرے جتنا مطلب کہ میرے جتنا برابر ہے میرے سے وہ ایک وہائی ہم کو اسکوٹی آ جی ہے چلانی مگر اس پر بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے
مجھے بھی اس سے بھروسنے اس کو پیسے مطل کے وہ آیا مجھے پیسے مل گئے تین سو اس کو ملے
وہ خوش ہو گئے تین سو پہ
ہاں اب ہم مجھے کب ملیں گے اب
بھائی آئیں گے مجھے بھی کہاں مجھے پرانے ٹاسک دو تھے
ہاں
جو چیک ہوئے تھے مجھے کہاں ابھی خود پیسے ملے پرانے پیسے ابھی نئے پیسے کہاں مجھے بھی آئے
آپ کیا کہاوں میں
وائی کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا
اوئے گا کہ نہیں
ہاں آئے گا جب یہ آ گئے پرانے تو اس کا مطلب ہے نا وہ چیک کر رہے ہیں آرام آرام سے
ہاں وہ تو کر رہے مجھے کہاں پر نہ مجھے پرانے یا نہ مجھے نئے
کوئی بات نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آرام سے کھلائے گا میں آپ کے ساتھ اگر بات اگر میں آپ کے ساتھ آرام سے بات میں کروں گا
ہاں
مجھے ہوتا ہے اچھا فک اللہ کےھ میں جب فہیم کے ساتھ بات کرتا ہوں نا میرا منہ تھکتا ہے تو بھی مجھے گھومنے
ہاں مجھے بھی وہی ہوتا ہے مجھے بھی وہی ہوتا ہے اس کے ساتھ
پتا ہی نہیں اس کا کیا ہے اس کو دو منٹ تین منٹ سے زیادہ کبھی نہیں ملتے
مجھے مجھے پسند اتنے لوگ اور ا تم اور ا شام اور اے الیاس
ہاں یہ اچھا جب میں نے اب یہ نا اس کے ساتھ کیا نا کیا نام اس کے ایاس کے ساتھ مجھے اس کے ساتھ چھ چھ منٹ ہوتی ت سات سات منٹ ہوتی تھی
ابران نے کیا بڑھیا ابران نے
اور اس نے بنا ہی ہے مگر اسی سب بیچار سے کون کرے گا
اس کو دینا میرا نمبر
اور پہل میرے سات کر رہا میں نے آج دن کو کہ اس کو کال کریں گے
ہ میں نے بھی نہیں کی قرآن کی قسم بس میں نے ایک کال بھی نہیں کی
اور ہم دونوں کریں گے نا کنٹینیو
ہاں
تو کل تک آ گیا نا مجھے بھی فون ہے فرینڈ پھر تم بھی کل اس کے سھ کرنا میں بھی کروں گا اس کے سھ ٹھیک ہے نا
اوکے اوکے
اور سنا
بس دعا بھائے
ا یہ آ گیا فھائی ایاانے ایا ابھی پہلا ہی یار تم دکھاؤ مجھے آ فون لانا تھا سات
ہاں بھائی یہ اس نے نہیں فون لایا ہے ساتھ
اس نے فون نہیں لایا ساد ہےنا خطرناک کنجوس آدمی
کنجوزا د
ہم کو کتنا ٹائم ہوا گیا سلے مجھے پتا ہے نا اس کا
کون گ س نو کرر کھیلنے
اس کو میں نے بولا نا جنید کو کچھ لو کھانے کے لیے جنید پلیز جنید بھوک لگی جنید لیز لؤنا جنید ہاں بولو بولو آپ
اور رہ آپ بولو
احت شام کو آج کام تھی گھر میں
اس کا تو برتڈ ڈے تھا آج
کام تھے پتہ ہی نہیں وہ اس نے بولا مجھے کام ہے کچھ
ہاں اچھا ٹھیک اس نے برت ڈے سیلیبریٹ کیا
اورو اس نے کہا وہ برڈ ڈے کرے گا سیلیبریٹ اس کو کہاں دیے گی ماں پیسے
وہ خطرناک ہے کیا وہ وہ خطر نہ آگے
ہاں سچ میں وہ بول رہا تھا مجھے دو سو نکال ہم کھائیں گے کچھ میں نے بولا اس کو تیرا بر ڈے میں کیا نکالوں گا دو سو وہ مجھے ہی ب رہا تھا تیار
اگر ہاں آپ بھی نکال سکتے اگر اس کو دو گئی سرپرائز تو مگر اس کو بھی کرنا ہے اللہ کی جبیرا برھ ڈے تھا نا پچھے سال مجھے کر رہا ہے دوست فون مجھے بول رہا ہے او یہ پہلے اس نے صبح فون کیا بلایا گھر چون بڈے ک کر س ہے نا سوری آپ کو برھ ڈے کون کرے گا سیلیبریٹ کوئی نہیں کرےا
ہوں پھر
جاؤ بیٹھ ہو گھر میں اس نے کیا تو وہ نا مذاق میں کرا تھا مجھے سمجھو وہ یہ نا چڑا رہا تھا شارٹ میں
ہاں
ساڑھے سات آٹھ بجے تے شام کے
ہاں پھر
مجھے کر رہا ہے دوست فون باہر نکال میں نکلا نا اس میں رکھتا اللہ کی سمج آپ نے ویڈو دیکھ میں ویڈی دکھاؤ گا آپ کو
شام کے
شام کے آٹھ بجے
ہاں پھر
وہ کر رہا ہے مجھے فون تو وہاں پہ سے تین گاڑیاں کھڑا تین گاڑ وہ مجھے بے جاھر نے راس میں بک آ مگر مجھے اسن ٹٹی ون ہنڈریڈ ج پھر میرا بھی فرض تھا نا مگر
ہاں ہاں
سو روپئے کیا فار ایگزامپل سو روپئے کیا مگر کیا دل ہوا کرنے کو
ہاں اور کیا ہے یہ بھی تو بات ہے
کوئی انہوں نے پتا کتنا کیا انہوں نے کافی لائی تھی بھائی اتنا بڑا کیک لایا تھا گاڑیوں کا تیل دیکھو پھر ہم لگ بھگ گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ بجے آئے گا
ہاں ایسے بھی دوست ہوتے ہیں
ہاں بھائی دوست ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے دوست ہیں
ابرار کو بھی دیکھو وہ بھی دو سے ایک
ہاں کون آ ابراتپور آ
اس کو مگر یاد نہیں رہتا اس کو مگر یاد نہیں رہتا ہے کچھ
ہاں وہ آج ہونے والے تھے نا لڑائی ب
ا
ہیلو آج ہونے والے تھے نا لڑائی بھائی آج ہونے والے لاڑاائی پت ہی ہوا کیا میں نے رکھے ہاں میں کرو جلدی کال دوسری پھر مجھے نیچے جانا ہے
رک رک ویٹ